السلام علیکم
کون بول رہا ہے
بھائی جان ٹھیک ہو اچھے سے ہو
آپ ب بڑیا بڑیا
ہاں بائی چانس میں نے سنا آپ نے تعلیم ہی چھوڑ دی
ارے ہاں بھائی جان گھر پ جو تھوڑی سی بھائی جان گھر پہ تھوڑی پیسوں کی پیسوں کی د دت دقت ہوگئی نا پیسوں کے گھر پہ اسی لیے گھر والوں نے کہا ہم
ہوگا سب کچھ ٹھیک ہوگا آپ بس یہ سنو کہ تعلیم انسانی زندگی کا بنیادی حصہ ہے یہ صرف پڑھنے لکھنے کا نام نہیں بلکہ انسان کی سوچ شعور اور شخصیت کو نکھارنے کا ذریعہ بھی ہے
ارے بھائی جان اتنا سب کچھ میں سمجھ پاتا تو میں آج بہت بڑا افسر بن گیا ہوتا پڑھ لکھ کر لیکن کیا ہے دیکھیے گھر والوں نے کہا کہ ہم آپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ابھی کیا ہے گھر پہ تھوڑی سی دقت چل رہی ہے پیسوں کے تو انہوں نے کہا آپ یہ چھوڑ کر اپنے کندھو پر ذمہ داریاں اٹھاؤ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤ
تو بھائی جان آپ کیا کر رہے ہو ابھی پڑھائی چھوڑ کر
جی میں میں کیا کر رہا ہوں کہ میرے بہت سارے ہوٹل ہیں جی تقریبا میرے ڈیڑھ سو ہوٹل کشمیر میں ہیں کیا میں کر رہا ہوں کہ ان میں میرے ساتھ ہزار گھوڑے بھی ہیں خچر ان میں تقریبا تین ہزار ہیں
جی بھائی جان تعلیم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی اور اسے زندگی کے ہرو موڈ پر بہتر فیصلے کرنے کا قابل بناتی ہے اس لیے ہر معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کا درم دار جو ہے تعلیم پر ہے اور میں میرا آ آ سے یہ گلا ہے کہ آپ نے اس اس دور میں آپ کو تعلیم نہیں چھوڑنی چاہیے تھی چلو آپ کے تو ہوٹل سے لیکن ان غریب بچوں کا کیا جو ابھی مر رہے ہیں بھوک سے ان کے لئے تو تعلیم ایک بہترین ذریعہ ہے جو اس کو ان کی زندگی کو سدار سکتا ہے
دیکھیے دیکھیے بھائی جان یہ بالکل سراسر جھوٹ بات کہہ رہے ہیں آپ تعلیم انسان کو اہمیت سے کھاتی ہیں لیکن میں کیا کہتا ہوں دیکھیے میں نے تعلیم کو چھوڑ کر میرے ڈیڑھ سو ہوٹل چل رہے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں
بالکل بالکل
جو ہے نا غریبی میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے ان کو دکھا کانا ہے لوگوں کو ہم غریب ہے ان کو لووں سے پیسے ہڑپنے ہیں
تو بھائی تو بھائی آپ نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے
ہاں بالکل بالکل میں نے ساتویں تک پڑھا ہے
تو آپ نے ساتویں تک کس اسکول میں پڑھائی ابتدائی زندگی کی جو تعلیمی وقت کہاں سے آپ نے حاصل کی ہے
وہ یہی پر ہمارے گاؤں میں ایک گھر تھا اس کا ایک مالا کھلا تھا وہاں پر ہی انہوں نے اسکول ڈالا تھا تو وہی بھی پر میں نے پڑھ لیا
ہاں لیکن میں تو تعلیم کو بھی ترجیح دوں گا اگر مجھے لاکھوں کروڑوں روپئے بھی کوئی دے گا تو میں تو بھی تعلیم کو ہی ترجیح دوں گا کیونکہ تعلیم خر سے کا بنیادی حق ہے جو قووم تعلیم کو اہمیت دیتی ہے وہ دنیا میں ترقی کر اور ہر میدان میں کامیابی حاصل کرتی ہیں تعلیم یافتہ اپفراد صرف اپنی زندگی بہتر نہیں بناتے بلکہ معاشرے کو بھی بہتر بناتی ہیں
دیکو بھائی جان آپ کو یہ بات تب سمجھ آئے گی جب شام کو آپ کے پلیٹ پر کھانے کے بجائے کتاب پڑی ہوگی آپ تب بولو گے اس تعلیم کا میں کیا کروں
جی جی بالکل صحیح فرم ہے آپ نے
اور دوسری بات جو ہے جو یہ ڈاکٹر لوگ ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ سگریٹ سے انسان مر جاتا ہے وہ کیونکہ ان کو ان کو پتا ہے کہ ہم ان کو دوائیاں دیں گے ہم اسے پیسے کمائیں گے ہاں ہاں کیونکہ اگر سگریٹ سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دن میں تقریبا سو سو بندے مر جاتے
بائیس جان جو سگریٹ کا افیکٹ ہے نا وہ تو سالوں سے جاتا ہے یہ جو ہے کرونکس پیدا کر دی ہے انسان نے یہ سی او پی ڈیز کا باعث بنتا بنتا ہے اسھما کا باعث بنتا ہے یہ آپ کو ایسے نہیں دکھائی دے گا جب آپ بھے ہو جاؤ گے تب جب آپ دوسروں دوستوں کو دیکھو گے نا تو پھر آپپ پ آپ کو پت چلے گا کہ میں نے جو یہ جوانی میں یہ کیا کیا ہے یہ جو سائل ب ج کی زندگی کو تباہ کر دیں گے تو میں ب بس کہ ن ہے کہ آپ اگر سگریٹ پی رہے ہو تو اس عادت کو آپ جلد جلد دور کریں لیکن میرا یہ یہ بھی مطلب خیال ہے کہ آپ جیسا انسان جس کے اندر جو خود پندرہ ہوٹل چلاتے ہیں وہ سگریٹ نہیں پی سکتے وہ تو ہوکا پیتا ہوگا
نہیں میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت غلط بات کہہ رہے ہو آپ کیونکہ بڑا تک انسان پہنچ جاتا ہی نہیں ہے وہ پہلے ہی مر جاتا ہے ہاں لیکن میں نے خود کسی کو سگریٹ
جی بھائی جان بس مجھے تو تعلیم پر بات کرنی تھی اور تعلیم انسان کی شخصیت کو مکمل بناتی ہے یہ اس میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے اور اسے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کا موقع دیتی ہے ایک تعلیمی ہفتہ شخص مشکل حالات کا بہتر مقابلہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم اور تجربہ ہوتا ہے تعلیم انسان میں تحمل برداشت اور دوسروں کے حقوق کا احساس پیدا کرتی ہے
اچھا تو آپ نے کتنا پڑھا ہے
جی میں نے ابھی بس بارہویں تک پڑھا ہے لیکن ابھی آ کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے
اچھا اچھا تو کیسی پڑھائی چل رہی ہے مت
بس چل رہی ہے اور کٹ رہی ہے زندگی
سمجھ میں ج آ
ہاں تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے
اور کہیں پہ کام وام کچھ کر رہے ہو
نہیں بھائی ابھی کچھ نہیں کر رہے لیکن بس اگر آپ کچھ کروائیں وہاں سے اگر آپ کے ہوٹل ہیں تو کچھ مینیجر ونییجر اگر آپ رکھیں گے کسی ہوٹل کا تو
ارے ارے کوئی بات نہیں تقریبا میرے پاس ابھی جو ہے نا پندرہ سو ویکنسیز ہے
جی
اور میں لیکن تنخوا زیادہ نہیں دے پاؤں گا یہی کوئی ڈیڑھ لاکھ تک دے پاؤں گا
بائی جان تھوڑا سا اگر آپ دو لاکھ دے دیں تو وہ بھی اچھا ہوگا
دیکھیے دو لاکھ تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے ایک پچتر میں دیکھ سکتا ہوں
چلو ٹھیک ہے اگر آپ اسی پر راضی ہو تو میں بھی اسی پر رضی ہوں
اور اس میں کیا رہے گا آپ کے انڈر تقریباقریبا سو سو بندے کام کریں گے
جی بھائی جان
اور یہ بھی خیال میں رکھنا کہ پندرہ سو و کنز ہے میرے پاس ابھی ہاں ہاں بالکل تو آپ کو کھانا پکانا آتا ہے
بھائی آپ کھانا نہیں پرووائڈ کرو گے وہاں سے کھانا پرووائڈ نہیں کرو گے آپس سے
ہاں ہاں کھانا میں دوں گا اکمیڈیشن بھی دوں گا میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کوک ہوگا کوک کو میں تقریبا آٹھ لاکھ تک دیکھ سکتا ہوں
بائک کو کو آھ لاکھ اور مینیجر کو ڈیڑھ لاکھ یہ تو سراسر ایک مطلب انجسٹس ہوئے نا ہمارے سھ
نہیں کیونکہ پک کو کیا ہے کہ اس کو دن میں تقریبا آٹھ لاکھ لوگوں کے لیئے کھانا بنانا ہے اسی لیے اس کا اس کا کام بھی بہت زیادہ ہے
اچ کوم کری
اور سنا موسم کیسا ہے
ہاں موسم بھی ٹھیک ہے آج کل کبھی کبھی بارش بھی ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی دھوپ بھی ہوتی ہے بہت ابھی بہت تاپمان بہت بہت ہے ابھی گرمی بہت ہے یہاں پہ
ہاں یہاں سے بھی موسم ٹھیک ہی چل رہا ہے ابھی کل ہی طوفان آیا تھا ہمارے گھر کا جو چھت ہے وہ تقریبا پندرہ کلو میٹر دور جا کر گر گیا
مجھے یہ سن کے بہت آپ کے آپ کے اوپر ترس آ رہا ہے کہ کیا آپ سچی میں یہ ہوا ہے
ہاں ہاں کل ہی کل کی بات ہے آپ نے تو سوشل میڈیا آج سب یوز کرتے آپ نے دیکھا ہوگا
بھائی جان اللہ آپ پر رحم کرے بھائی
ہاں ہاں
ہاں اور سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل میں نے سنا آپ ابھی ایک ہوٹل کھول رہے ہیں
یہاں پر جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے نا ہمارا جو بڑا پہاڑ ہے وہاں پر وہاں پر میں سوچ رہا تھا تھا کہ ایک ہوٹل میں کھول دوں بڑا سا وہاں پر میں نے ابھی ڈھانچا بنایا ہے لیکن ابھی رنگ نہیں آب ہوٹا
جی جی
اگر آپ کبھی ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھیں گے وہاں پر آپ پہلے ہی دیکھیں گے میرا ہوٹل ہے
انشاء اللہ انشاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پر بھی آئے اور آپ کا جو ہوٹل ہے اس پر اس پہ وہاں پر ہم آ جائیں تو بہت مزہ لگے گا آپ کو آپ کے اس ہوٹل کو دیکھنے میں ماؤنٹ ایورسٹ کا جو ایک نظارہ ہوگا وہ بھی ملنے کو دیکھے گا
ہاں ہاں لیکن ایک چیز ہے نا جو گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کو بےوقوف بنا رہی ہے کیونکہ وہاں پر جو پہاڑوں پر برف ہے نا وہ جھوٹی برف ہے ان نے کیا ہے کہ انہوں نے اوپر بہت بڑا فریج کھول کر رکھا ہے
جی جی بھائی
وہ برف اسی میں سے گر رہی ہے
ہاں
ہاں ہاں تو اس سے کیا ہے کہ جب لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں ان کو جس جس کو یہ راز پتا چل جاتا ہے وہ وہیں پر سردی کے کارن مر جاتا ہے
بالکل بالکل اور میں تو سنا تھا کہ آج تقریبا دو تین سال پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ ایک جو جہاز ہے وہ ٹکرایا تھا اور وہاں پہ لگ بھگ جی آپ نے سنا ہے وہ ڈاکومنٹری پڑھی ہے آپ نے
ارے ہاں ہاں وہ جو اس میں جو بندے تھے ان کو ہم نہیں اٹھایا تھا لیکن ہم ان کو بچا ہی نہیں پائے
بالکل تو مجھے ان کی وہ جو اصل میں ان کی جو سگنل تھی نا وہ پرابلم ان کی ہوئی تھی اصل میں ان کی وہ کہ پھر کسی کے ساتھ بات نہیں کر پائے تو وجہ یہی بنی تو جو ان کے پاس کھانا وانا تھا نا ان نے کچھ کچھ دنوں کھایا تھا تو اس کے بعد وہ
ہو پائے تو جی
جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے ہم نے بہت کوشش کی تھی ان کو بچانے کی لیکن وقت کم تھا ہمارے پاس
بالکل بالکل اور اگر میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہاں پر پھر ایک بار میں تعلیم کو ترجی دوں گا
ہاں بالکل بالکل صحی
تو بس آخر میں یہ میں کہوں گا کہ تعلیم تو انسان کی ایک بنیادی اور ایک حق ہے اور تعلیم کو درجوں میں نہیں بانٹنا چاہیے اور یہ بھی کیا ہووں گا کہ تعلیم کے بغیر نہ فرد ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی ملک ہمیں تعلیم کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنانا چاہیے اور علم حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے اس میں ہماری اور ہمارے ملک کی ترقی ہے خوشحالی اور روشن مستقبل کا ایک راز چھپا ہے
دیکھیے بہت سارے انسان ہیں جن کے پاس تعلیم بالکل نہیں ہے لیکن ان کو بزنس کرنے کا تجربہ بہت زیادہ ہے
وہ کیا ہیں کہ اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے جن کو دیا اللہ نے تو ان کون لے گا آپ
بالکل بالکل ہمارا چھپر بھی پرسوں پھاڑ دیا تھا
ہاں اسی سے آئے ہیں پیسے شاید
ہاں ہاں شاید اسی سے آئے ہوں گے تو چلو اچھا لگا آپ سے بات کر
بہت اچھا لگا آ سے بات ہو کر بات یہ کر کے اور آگے بھی آپ سے بات ہوگی ان شاء اللہ السلام علیکم